ہیلو ہلو
ہلو وعلیکم السلام وعلیکم س
وعلیکم السلام ما کیا خیریت ہوا اچھا ہے آپ
میرا ٹھیک ہے اپنا بتاؤ
میرا بھی ٹھیک ہے
اور امی ابو
سب لوگ ٹھیک ہے امی ابو
میرا ٹھیک نہیں ہے میرا طبیعت خراب ہو گیا ہے
او طبیعت خراب ہے
ہمم مساج ہے تھوڑا میرا طبیعت فیورھر یہ سب آ گیا ہے درد ہے بڑی
ڈاکٹر سے ملیے
دکھوائے ہیں دوائی بھی کھائے ہیں
اور بھائی سب کیا کر رہے ہے بھائی جان
آگے آگے اسکول سے ابھی کسی کے ساتھ ہیلپ لیتے آ گیا
ہیلپ لے کر ا گیا
ہمم لفٹ کے آ جاتا ہے جلدی ہے نا پیروا فریکچر ہے نا
ہاں اسی دے نہیں آتے ٹائم پہ
ہے نا تو آج کوئی لفٹ دے دیا تو آ گیا
توا گیا ہمم
نہیں تو پیدل نہیں نا چل پاتا ہے زیادہ
جاتا نہیں
ہمم پیر اس کا سوج جاتا ہے اور ابو کہاں گئے دکان
دکان ہاں دکانیں گئے ہیں
تیرا آواز بڑی کم آ رہا ہے اور امی سلائی کر رہی ہے
ہاں امی سلائی کر رہی ہے
اب گلبانو کہاں گئے
وہ اسکول گئی ہے
او اور بھائی جان
بھائی جان وہ بھی اپنا دوکان گئے ہیں
اچھا اور تم کیا کر رہے تھے
ہم بھی سیم کاج کر رہے تھے ممی سلی تھی تو بلاؤز وہ سین میں اور
ہوں بات
آواز نہیں گھومنے گئے تھے
ہوں
ہوں کہاں
ساسا رام گئے تھے سڑ سا
ہلو
ہوں
بہت اچھا لگ رہا ہوگا وہاں پہ تو
ہوں اچھا لگ رہا تھا تب انو فون ون کر رہی تھی تو نہیں اٹھا پائے تھے
وہ اسی لیے فون وہ نہیں اٹھا رہے تھے ہیں
ہوں جس دن بولی تھی نا کہ کولر چل رہا ہے تو اس دن جا رہے تھے ٹرین کے ہوا جا رہا تھا
او ٹرین کا ہوا جا رہا تھا
ہوں ٹرین میں تھے تو ہم لوگ بہت لوگ تھا اس لیے فون نہیں اٹھا کہ کا بتیائے اور کا کہیں
ہاں
وہی جا کے آۓ ہے تو پورا ہراسمنٹ ہویا تو لگ رہا کہ ایک دم فیور ہے درد ہو گیا ہے
ہاں تھکان جیسا لگتا ہے
ہوں
بارش ورش ہو رہا ہے ادھر
ارے ابھی ہوا بہت زور سے بارش ہوا اتنا ہوا کہ وہاں روم میں دونوں کر سے پنڈار بہار ہے سوسے پانی
ہاں
بہت بارش ہوا ہے ادھر ادھر ہوا کہ نہیں
ادھر بارش ہوا ہے تھا ہاں
ہوں
پتا نہیں
ادھر بھی ہوا
ہاں ادھر بھی ہوا ہے
ہوں ابھی تھوڑا دیر
ابھی تھوڑا دیر ب ہاں پورا کالا کالا چلا ایک بیگ پانی آیا ہے
جانا ہے
کہ دو کچلی ہو گیا
ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں یہ گر گیا
پانی مارا پھسل گیا اتنا پانی مارا ہے
کام ہو گیا کام ہوگیا
کام ہو گیا کل بھی پانی مار رہا تھا کل زیادہ نہیں آ رہا تھا تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا پانی
ہاں چھبیس چھبیس کا تو کر رہا ہے نا
ہاں
اچھا لائٹ وایٹ ہے
ہاں لائٹ ہے
نہ پانی مارلے آ نارے مت کو
ادھر بھی تو بہت جیادہ ہی مرلے ہے
م ما د کے ہاں
اتنا جٹاس مار رہا تھا پانی کی تھی ادھر گھر میں بھی گھسنے لگا تھا پانی
ادھر بھی تو میرا میرے یہاں نہیں نہیں دیکھی تھی کیسے وہ دن دینے میں بھڑ ہی نہیں رہا تھا نا آج تو پورا ادھر سے آنے لگل تھا کھڑکیاں نہیں ہے
ہاں
کھڑکی ہے یہ نہیں ہے ادھر سے پورا پانی آنے لگا تھا پورا بہرا اب ہولے
ہوں
ابھی بھی بہہ ہی رہا ہے
جیادہ مار دیا ہے ادھر تو
ہوں گھومنے گیا ٹرین میں بیٹھ کے بڑی آئے گئے بڑی دور لگا رے بڑی لمبا سفر لگا
س سفر لگا ہاں لمبا لگ بس سے جاتا تو اور ٹائم لگتا ٹرین سے جا تو کم ہی
گھومے تو ہوتا ہے بس وس سے نیتو بس سے جلدی آت
پر بس میں تو الٹی بہت زیادہ ہو تھا
ہوں بس سے ہوت
بس سے ہوتا ہے نہ ایسے ہی بس سے ہاں
ہوا کت نا چل رہا ہے
ہمم ادھر تو پانی مالے کے دھوپ اگا دیا
ہوں دھوپ ہا ہوا بھی چل رہا ہے
ہوں
جھاڑو کر رہی ہے کار
ادھر او آ رہا تھا چینٹی بہت آ رہے تھے وہی ہٹا رہا ہوں
ہوں آواز آ رہا تھا جنر جنھر کوملیا پرس پانی بہ گیا رے
ہوں
ڈالے تھے دھوپوا میں ایسا پانی آیا کہ سو بھیگ گیا پھر سے ڈالیں گے
پھر سے دھوپ وغیرہ میں تو سوکھے گا
ہوں ہاں تھوڑا گرم ہونا جائے گا
ہاں
دھوپ تو ہے یہاں
دھوپ گادیا پورے
ہوں جلدی جلدی بارش ہوئی تو جلدی جلدی دھوپ نکل گیا
ہاں کچی کر رہے ہو آواز آ رہا ابھی
ہلو
ہلو کچی کا تو آواز آ رہا ہے
پنکھا
پنکھا او پنکھا تھا
ہاں
ہاں
انھیں سب
ادر بھی تو پنکھا چل رہا ہے بہت سلو میں تو چلا ہیں
ہوں
دو پر چلا ہے پہلے تو پانچ پر چلتا ہے اچھا
ارے ہم دوائی کھائیں تو وہ فیور وا نہیں کم ہوا ہے ہراسمنٹ ہو گیا تا نہیں چی دیتا منوں تب ناچی اچھا چینے دے تب نہ
ہاں تھکان ہے تو گڑا میں مالش والش
ہوں
مالش والش کرتے تھے نا
ہوں وہاں پہ اچھا ایک دم ہے گل آتے وہاں پہ مسجد جو ہے نا مسجد بڑی اچھا ہے سرسہ میں چادر چڑھائے چادر لے کے گئے تھے
لیے کے گئے تھے
ہاں
ہاں
چادر لے کر گئے تھے
ہوں
چڑھایا دوگو فیروز بھی گیا تھا
ہاں وہ بھی چڑھائنگے نا
ہوں ہم لوگ تینوں چڑھائے تھے فیروز کے ابو تینوں چڑھایں ادھر تھوڑا مہنگا ملتا ہے شہر ہے نا
شہر ہے نہ ہاں مہنگا ملتا ہوگا
ہوں شہر میں سب چیز مہنگے ملتا ہے چل جانا تو لوگ ہی گھومنےبھی ٹائم ملے گا تو چھٹی تھا نا ابھی دو تین دنا
ہاں جی چھٹی تھا
سٹرڈے تھا سنڈے تھا پھر سولہ تاریخ کے بھی بند تھا
تین دن چھوٹی تھا اسی لیے گھومنے چل گا بولوے تو کیے تھے کہ جانا ہے گھومنے
ہاں بولے تھے
گھومنے گا